ہ
السلام علیکم
وعلیکم التلام
الحمد للہ بتائی کیسے ہیں آپ
میں خیریت سے ہوں آپ بتائیں
میں بھی خیریت سے ہوں اور بتایے کیا کر رہے تھے آپ آج کل کیا کر رہے ہو
آج کل بچوں کی خوشیاں ہیں بچوں کی چھٹٹییاں ہونے کی خوشیوں میں خوشیاں شامل کر رہے ہیں
ہمیں پتا لگا ہے کہ آپ نے کوئی آن لائن ورک اسٹارٹ کیا ہے تو ہم نے سوچا اتنے دن ہو چکے ہیں آپ کو بدھائی ہی نہیں دے پائے آپ کو بھائی دے دیں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے نئے کام کی ترقی ملیے آپ کو نئے
اس چکر میں ہمیں فرصت نہیں مل رہی تھی ہم آپ کو فون کرنے لگا نہیں والے تھے پر فرصت کام ہی اتنا بڑھ گیا ہے اس کے چلتے تو فرصتی ہی نہیں ہو رہی تھی بالکل بھی یہ آپ کو بتائیں
ہمیں پتا لگ گیا ہے کہ ہماری ہماری جانکاریوں بھی کسی کی آن لائن ویب سائٹ ہے ہمیں کچھ منگوانا ہوگا تو ہم لووں کو یہی کریں گے کہ ریکمینڈ کہ آپ ان کی ویب سائٹ سے منگائ کیوںکہ ان کی ویب سائٹ جو ہے ہماری جانکاری میں ہے
سوچتے ہیں ہمارے بارے میں اتنی فکر کرتے ہیں ہماری
ب بالکل نا کہیں پیٹ بھی ہو چکے ہیں پیسہ خراب کرتے ہیں اپنا تو ہم سےب پوچھے گا ہم اس کو آ کا ہی نام ریکمنڈ کریں گے کہ آپ اس والی ویب سائٹ پہ منگائے ان سے آن لائن شاپنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آف لائن بھی توھی آپ کے پاس رہیں گے آپ کے پاس وزٹ کر رہے ہیں آف لائن میں بھی
جی جی شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بڑ یہ آپ کا بڑپن ہے کہ آپ ہم کتنے کتنے دنوں بعد بھی آپ کو فون کریں پر آپ ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں
کہ ج جیسا ہوا ایسا کرنا پڑتا جیسا بندہ ہو آسامنے والاسے کرنے پڑتا کنا بولتی
جی ابھی میں آپ کی بڑی اچھی عادت ہے کیا آپ وہت دھیان رکھتے ہیں دوسروں کا اور بتایا کیسے ہیں بہت دن سے بات نہیں ہوئی ان سے بھی
میری پڑ بھی ہے ابو بھی کہہ رکتے ہیں آپا کام کے چککا میں لگے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں تو امی جان جان نگانانی پای ہیں اپنے والد صاحب کے یہاں پ سے
اچھا اچھا ہاں ج سنا تھا وہ نکام گئیئی ہے
ت م ممی پ بلیینا ت کو میں سے دیکھو کل میں پرسوں میں آئیں گا ان کی واپسی ہوگی
اچھا اچھا
جی ہوں
اور آپ کے شوہر کے والد والدین کیسے
آل جلی م ب گزارے لے رہے ہیں
کس کی
ج آسن گ
ہوں گرمی تو بہت ہی قہر کر رہی ہے گرمی میں تو نہیں کپ ختم ہو گی اب تک تو بارشیں شروع ہو چی تیں بارشیں شروع ہی نہیں ہو رہی
ہم سمج آن لائن شاپنگ تو کر رہ ہ نا وب سائٹ پ آات کہیں وہاں سے بھی کرتی ہیں یا مطلب نہیں کرتی ہیں ا تل پیپر آف لائن ہی کرتی ہیں
جی میں تو آف لائن ہی پسند کرتی ہوں میں آن لائن کم ہی پسند کرتی ہوں کیوںکہ دیکھیے بس سامان لیکن ہم بہت عمدہ طریقے کا سامان لے کر رہے ہیں ہمارا سامان بہت بڑھیا ہے لوگ دیکھیں گے تو پسند کریں گے ضرور
کیونک دیکھیے آن لائن بھی جو شاپنگ کرتے ہیں وہ ایک اندھیرے میں ہی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں پتتا تو ہوتا نہیں ہے کیسا سمانا ہے آج کل اس کو بدلنے کے بھی بہت زیادہ وہ رہتے ہیں اور بدلا جائے گا نہ جائے گا اب کوئی گارنٹی نہیں ہے پیھے ہم نے بہت دھوکا گا ہے میں نا تو اس لیے کم ہی کرتے ہیں آپ آن لائن شاپنگ پر ہمارے جیسا ایکسپسپریئنس نہیں ہوگا لوگوں کو ہم اچھا ہی دیں گے سامان اور آپ کیا ہے آپ کی شہزادی کیسی ہیں
ٹی وی دیکھ رہی ہیں بیٹھی رہی ہیں آج وہ صبح سے تیار ہو کر پھر رہی ہیں
تو ٹی وی سے تھوڑا دور رکھیے ان کو ہم جب بھی فون کرتے ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے
تین نہیں وہ پھر رہی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ امی بات کرے تو ہم پھرے ہیں وہ صبح تیار ہوئی پڑی ہے ڈریس وغیرہ پہن کے ایسے جھوم رہی ہے جیسے کسی کے نکاح میں جانا ہے اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ہماری بات ہو رہی ہے کسی اور کی بات ہو رہی ہے
نانی شادی میں گئی ہے تو نکاح میں گئی ہے تو یہیں سے بیٹھی بیٹھی نکاح انجوائے کر رہی ہے
ای ہی ای دس دس پہن کے آج چوٹی ووٹی کر کے پھر رہی ہیں جیسے کہ ان کو کہیں جانا ہے گھومنے پھرنے
اچھا
تو بتائیے ہم بھی آج کل سبھی سبھی کہ رہے تھے ہو گیا پھر میں تبھی ہم یہ بولے تھے کہ ہم سے اس لیے ہم نے کہا نا کہ اب آپ نے آن لائن شاپنگ وغیرہ کھول لیا ہے ورک کھول لیا ہے تو لوگوں کو اتنی تسلی ہو جائے گی کہ آپ کے یہاں سے وہ ایک بار شاپنگ کریں گے تو ان کو اچھا ریٹ ملے گا اچھی چیز ملے گی تو وہ لوگ خود ہی آگے سے آگے پریفر کریں گے
لیا نا ہم نے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نا ہم بھی شروع کریں کیونکہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے کسی نے تو پھر اس کو آگے نہ نقصان اٹھانا پڑے
ہم آ رہے ہیں آپ ہم بھی ایسا ہی کریں گے ہم ہم تو ویسے بھی آپ کا ہی نمبر دیں گے جو بھی ہم سے پوچھے گا ہم تو آپ کا ہی
جی جی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا اور ہماری تھوڑا ایڈورٹائزمنٹ اب کر دیجیے جو منافع ہوگا ہم آپ اس میں آپ کو بھی تھوڑا کچھ شیئر دے دیں گے
اسی سے فرما رہے آپ ہم کر دیں گے اور ہم بہت ہو رہے تھے کہ ہم نے کرتی وغیرہ لینی ہے تو ہم نے کہا اب آن لائن کیا لے اب آپ کی شاپ کھل چکی ہے آف لائن تو آپ بتا دیجیے آپ ہاں جی آپ لنک شیئر کر رہے آپ جب گھر پہ وزٹ ہو تو آپ ہمیں بتایے نا ہم آپ کے گھر پر وزٹ کریں گے تو کچھ کرتیاں وغیرہ دیکھ لیں گے کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں آپ کے یہاں سے ہی لے جو آپ کا تھوڑا ایڈورٹائز بھی ہو جائے گی جب ہم پہن کے جائیں گے لوگوچھیں گے کہاں سے لی نہیں کہاں سے نہیں تھوڑی ایڈورٹائز بھی ہو جائے گی آپ کی اور ہمارا ہمیں کپڑا اچھا مل جائے گا اور ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو اس وجہ سے دونوں کا ہی فائدہ ہو جائے گا
جی ہاں جی ہاں ہم بھی سوچ رہے آ پکو بھی شیئر ہولڈر رکھیں گے بیچ میں تھوڑا کیونکہ آپ اتنی ہماری سوچ رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے بارے میں تھوڑا سوچیں گے پھر کام پھر بڑھنے لگے گا تو اور بڑھا دیں گے آپ کی
اچ باتیں بلانا ہی چاہییں کیونکہ دیکھیے آج کل لوگوں نے آن لائن کتنا دل سے
ا جی جی بتائیں بتائیں کچھ بتا رہی تھی آپ
ا نا پانیل
جی جی جی آپ کی گلی میں دھسکا لگ
دس تاری
پانیر اور چاڑ کائیے آپ اب کے
پش
بھائی کتنا ورک اسٹارٹ کراو ہوا ہے آپ نے بھی کہ بہت خوشی ہوئی اس کی
تو جی ہمیشہ
جچ
فائدے نقصان فائدے نقصان کی بات کرہے تھے کبھی کبھی خوشی کا بھی ماحول ہونا چاہیے تھوڑی ہنسی بھی گفتگو ہنسی کی بھی ہونی چاہیے دیکھیے اپنے سے خون بڑتا ہے انسان کا
اچ سنا اسی لیے ہم سونچ رہے تھے کہ ہم جتنے آپ
چھوڑا ہنسی کا ٹاک کروا دیا اپ نے
کرتی لیں گے کچھ پہنیں گے ولیمے وغیرہ پہ کسی پہ لوگ پوچھیں گے تو آپ کیا کروائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگا کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے ویسے بھی آج کل لوگوں نے نا آن لائن چھوٹے موٹے بہت ورک ہو لے رہے ہیں تو ہمیں
سنے کے بعد ہی کیا یہ گا
جی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے بھی رشتے دار نے بھی ورک کھولا ہے ہمیں بھی اچھی چیز ملے گی ڈسکاؤنٹ ملے گا ہے نا آج کل دیکھ رہے ہیں آپ جتنی مطلب ریئل میں ہے اتنی فیک بھی ہے آج کل ویب سائٹ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ لے کے باگ جاتی ہے فون نہیں اںٹھاتی
ہاں بہت بہت دفعہ ہوا ایسا بہت دفعہ بہت نقصان اٹھایا ہم نے
جی تو یہی ہے نا آج کل جو بھی ہم سے پوچھے گا کہ یس صحیح ویب سائٹ کون سی ہے جس سے کپڑا بے تو ہم ان کو بتانے میں دقت نہیں ہوگی کہ آپ ہمارے گھر کے بندے ہیں آپ لیجے باقی ہم بیٹھے ہی ہیں جی اس وجہ سے بالکل اور آپ اپنی آن لائن شاپنگ وغیرہ آف لائن شاپنگ وغیرہ کے فل کپڑے وغیرہ رکھے کہ اس سے کولیبریشن وغیرہ کرو اسے اور لوگ ورکر کرواتے ہیں تھوڑا بہت آپ اور منافع ہوگا تھوڑی ایڈورٹائز کروائے اپنے کپڑوں کی آپ
کر دی ت کام ویسے ہی کر دین گ تھ
ایڈورٹائز کروائیں آپ اپنے کپڑوں وغیرہ کی سامان وغیرہ کی
کیسا ایکسپیریئنس ہے آن لائن شاپنگ میں اور آف لائن شاپنگ کا
ایکسپیرنس تو یہی ہے کہ دیکھیے جیسے آن لائن میں نا کپڑا وغیرہ خراب بھی مل جاتا ہے تھوڑا صحیح بھی مل جاتا ہے آف لائن میں ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر چھو کر پرکھ کر سات دکانیں گھوم کر کپڑا لیتے ہیں
جی یہی یہی یہی اسی کے چلتے ہم نے سونچا کہ ہم ایسا والا نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کو اچھی چیز پرووائڈ کروائیں گے اور اچھا ہی پیسے دیکھیے اتنے زیادہ نہیں پیسے بھی کم ہی لے رہے ہیں ہم بہت کم پیسے ہیں
صحیح کر رہی ہیں آپ اسٹارٹنگ میں کم ہی رکھیے آپ بعد میں تھوڑا بڑھا دیجیے گا کپڑے کے حساب سے
جی ج وہ تو دیکھیے پھر کام پڑتا ہے تو پھر انسان تھوڑا سا بندے بھی بڑانے پڑینگے ساتھ کام کر
ہاں وورک کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہی کہیں گے ہم یہی کہیں گے آپ ہی آپ سے ہی رہیں گے آپ کی یاار آپ آگے چلیں پیچھے بھی گر ہم ہیں
جی جی ماشاء اللہ بہت اچھی اچھی سوچ رکھتی ہیں آپ اور اپنی بہنوں کو اپنی موسیوں اپنی خالہ پین سب کو کہیے ہمارے بارے میں اور تھوڑا ہمارا پرچار کیجیے آپ
کریں گے آپ کا پرچار ہم آپ پہ فوٹوز وغیرہ ڈالیں گے اس پر آپ کے فوٹس کی کر کگ ک ک
جی جی شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا
کت م چلیے ہم آپ سے کرتے ہیں بعد میں کال اوکے اللہ حافظ جی جی اللہ حافظ
سفیز خیال رکے
جی